مجھے لے کے یہاں سے ہوا گیارہ تو کچھ اور میں نے
وہئی نا وہئی نا الیون ففٹی فور
اہ
ہ
مجھے پرسوں اس کے ساتھ بھی ہوا وہ بھی اس کو بھی مزہ آیا ہے نا بت ب ہمیں پتا پھر میں اچانک نظر مارتی تھی میں نے وہ اتنا ہو گیا ٹائم یہ
سپوز پندرہ منٹ یا بیس منٹ ہو جائے
پھر یہاں ہے
س ملے
ابھی کہاں مجھے پیسے میں نے کھا ل ابھی دو تو وہ کہاں مجھے کہاں پتہ ہے وہ کہاں سے آتے ہیں پونٹس پونس
آتے ہیں نا وہیں کال جب کاٹتی ہے پھر وہیں پہ آتے ہیں نا جیسے سکس ہنڈریڈ
اچھا اس میں وہ کیا مسئلہ ہے
وہ ہوتا ہے یہی مطلب کتنی پوائنٹس ملے اس حساب سے پھر پیسے ملتے ہیں
اچھا ٹھیک ایک سیکنڈ میں بولوں گی نا اس
یہ کہاں نکلے گا یہ کہاں کھلے گا اب
اچھا ٹھیک اچھا اگر کسی میں آئے گا سکس ہنڈریڈ
ہاں مطلب وہ اچھی ہوتی ہے اچھی اچھے پوائنٹس ہوتے ایٹ لیسٹ سکس ہنڈریڈ سے نیچے نہیں اترنی چاہیے
اچھا سکس ہنڈریڈ سے نیچے نہیں ہونا چاہیے مجھے مت ن ابھی اتنا پتا ہے اس کا میں نے بولا نا میں نے پرسوں ہی کیا
ہاں مجھے اس نے اسی نے بولا پارسو آ مندی نے
اچھا ٹھیک میں نے نہیں زیادہ اسے پوچھا میں خود ہوتی ہوں نا بزی میں نے بولا نا ہمیں کام چل رہا ہے اسی لیے میں ہوتی ہوں بزی اس نے مجھے کال بھی کہا کیا ف کرو نا ابپ آپ کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کرو اس کے ساتھ بات آئی مڈی میں بزی ہوں اوپر سے ہمیں اوبو جی کی یہ پتر بین اس کی ڈیتھ ہوگئی ہم ہمیں پرس اس سے مہمان بہت آئے وہاں نکلتے تھے پھر یہاں آتے تھے اب ان کا آدون نے یہ قسمت ہوتا ہے کھانا کھایا آدنی چائے جس کی جو قسمت میں تھا تو انہیں کا ہاں اس لیے ہمیں پرسوں سے تین دن نا بہت رش تھا
اچ
وہ بھی آئی تھی نا کل یہاں اسی نے مجھے پھر یہ کیا تو پھر مجھے وہ دو روپے آیا اکاؤنٹ مجھے مت نہ اتنا پاتا تھا
نہیں اب اب چلے گی نا پتا دھیرے دھیرے پھر اب بھی ٹرین ہو جاؤ گی
اصل میں بزی ہوں نا گھر میں جو کنسٹرکشن چل رہا ہے نا اسی وجہ سے-
اچھا-
ٹائم ہی نہیں ملتا ہے بات کرنے کا-
ہاں-
بسس
اوپر سے ان کو بھی چائے دینی ہوگی نا کچھ دینا ہوگا نا ان کو بھی-
کن کو
مطلب ان کو نا کنسٹرکشن والول کو-
ہاں ہم کھانا بھی دیتے ہیں چائے بھی دیتے ہیں نیمبو پانی بھی د- ہاں بہت برتن ہوتے ہیں اوپر سے میری با بھی کہات ہے نا اس کو- لگی نہیں اس کو کچھٹ نکل گئی ہے اس کو ڈاکٹر نے کہا بیسٹ- اب مجھے اکیلے برتن دھونے پڑتے ہیں بہت سارے- ماما بی تھی ن- تین دن وہاں پر پھر مجھے ایک ہی مطلب مجھے بہت پریشر پڑا پھر- مجھے وہ نمبر-
آپ، آپ کے ماما کو کہاں ٹینشن ہے آپ اس کو نا آپ-
ہاں وہ تو ہے لیکن مجھے پرسوں سے تھا نا میں نے بولا نا بی بھی ایک کام تھا میں نہیں تھک جاتی ہوں- کام سے لکہ مجھے-مجھے گور آتا تھا نا اسی وجہ سے-
جو بولا میں نے اگر فارق نہیں ہوئی نا سب- آج فرق نہیں ہوگی تو آپ بولنا پ وہاں جاؤ گی-
مجھے کہاں جانا ہوگا پھر-
کیونکہ وہ یہ ہے وہ چائنا کی کمپنی ہے اور وہ بہت نا بہت زیادہ ہے- ا اور بہت فائدے دیتی ہے وہ بٹ- چٹ ملو کے سائڈ سے ہے اگر آپ کو جانا ہوگا آپ میری ماں سے کانٹیکٹ کرو-
کوئی واہ وفی بھی برنا کیا فی بھی ہے- ہسپٹل ہے اچھا ٹھ- اچھا ٹھیک مجھے ہسبینڈ بھی کل کہہ رہا تھا کہ میں آپ پرائیویٹ آپ کو لے جاؤں گا میں نے- کہ میں نے ٹیس ویس کیے تو
وہ پرائیویٹ بھی نہیں ہے وہ کمپنی ایک ہے مطلب وہاں کا جو یہ دا ہے تین- کمپنی کا نام ہے
اس کمپنی کا نام مجھے یا نہیں مجھے میں آپ کو پتاہ ہے-
اچھا ٹھیک ڈاکٹر بہت اچھے ہیں وہاں-
ہاں بہت اچھے آ کوب ت کبھی مطلب جو کوئی کم دور اگر آپ کو اپنا ویٹ گینین کرنا ہوگا- سپوز اگر آپ کام ویٹ ہے وہ ویٹ گین کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا یا اگر ہائٹ انکریز کرنی ہے-
اور آپ کہاں ہائٹ ہوگی انکریز مری-
نہیں اس دوا سے ہوتی ہے- کیونکہ میری کزن ہے وہ چھوٹی نہیں تھی اتنی مگر اس کو ہائٹ انکریز-
کیا مجھے بھی کام ہائٹ ہے ہاں- مجھے بھی ہائر کام ہے اتنی کام نہیں تو پھر بھی- کام ہے میری ماں ماں کی بےحار مجھے ویٹ شاید ففٹی ہے پچھلی بار میں نے کیا ویٹ ففٹی تھا فائیو زیرو
آپ لیکن فوٹو پہ پروفائل پہ ہ نا آپ ہی
ہاں میں ہی ہوں
آپ لیکن ٹھیک ہو ویٹ میں
ہاں میری اس ٹائم مجھے کہاں اتنا ویٹ تھا آج مجھے اب چڑھا ویٹ
ہ اب زیادہ کھ اب آلو کھایا کر
مجھے کہاں اتنے آلو پسند ہے مجھے ہے نا مائگرین اس کے لیے مجھے آلو بانھ ہے آ میں کھاتی آ میں کھاتی ہوں بھی
ہوتا ہے اس کو
ہاں میں کھاتی ہوں میں کہاں پا رہی ہ اس گھر آپ کہاں کیا کھائیں گے زہر کھائیں گے ہو صاف بند ہو اب میں کھاتی ہوں کم کم کھاتی ہوں زیادہ نہیں کھاتی ہوں اب مجھے بھوک ہی نہیں لگتی ہے مجھے پچھلی بار دیا آپ کہاں مجھے مجھے بو کہہ آپ پچھلی بار مجھے مامی نے بولا کچھ دعوا وہ ہمدرد تھا لیکن مجھے اس سے مجھے اسے بھوک لگی میں کھانا کھا ایک ایک پلیٹ ورنہ رائس کی ہوتی ہے نا وہ چالن ماما وہ دو مجھے پروس دی تھی تو پھر میں ک کھا نہیں پاتی تھی وہ دو چالن بھی اور پھر مجھے اس نے بولا کہ یہ دوائی بوٹل ہے تو آپ لاؤ میں نے لائی نا وہ وہ ہمدرد تھا لیکن میں نے وہ لایا تو پھر مجھے اسے بھوک لگی میں کھاتی تھی ایک ایک پلیٹ اور مجھے تی کھانا میں میں پھر ہاستے مجھے متنا جن ہو گیا میں اتنا کھانا کتی پھر لیکن مجھے کیا ہوا مجھے چہرے پہ پوول زیادہ چڑھا میں اور ہو گئی پھر میں نے وہ باند دیا مجھے لگا مجھے چہرے پہ پھونک زیادہ چڑھا نا پھر میں نے وہ باند ہی کیا
ہاں اچا کہ آپ ما ک خیا کرو آپ زیادہ دوائ
نہیں میں نے پرسوں وہ کھ ایک بوٹل میں نے کھائی میں نے جو دوسری لائی تھی نا وہ ایسے میں پھر وہ ڈسٹ بین میں پھینک میں نے بولا کچھ ہو جائے گا تو کیا مسا فائدہ کیا ہے اب مجھے پرسوں سے پھر سے بھوک نہیں ہے ہ پرسو بھی میں نے کھانا ہی نہیں کایا دوائی ہونی چاہیے وہ جس سے سائڈ افیکٹ ہونا
ہاں یہ سچ ہاں اور نہ یہ کچھ کن کن پہ کچھ ہو جائے پھر نا اوپر سے آ اس کے لیے بھی آپ کو پت ہے اس کے لیے بھی مطلب میں اب ٹین ایج ہوں مجھے پمپلس نہیں نکلتا بٹ پھر بھی چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں نا
ہاں ہاں آپ کی تین ایج ہے نا آپ اس کے ساتھ کابھی کچھ نہیں کرنا ابھی
نہیں میں گئی ڈاکٹر کے نہیں میں گئی اس کے پاس ابھی میرا فیس پھر بھی کلیئر ہے مجھے نہیں نکالتے تھے بٹ اس نے بولا اس ڈاکٹر نے بولا یہ ہارمون چینج ہوتا ہے اس وجہ سے
اچھاٹھیک مجھے مجھے لگا مجھے اسی دوائی میں نے دوائی باٹل کھائی نا مجھے لگا مجھے اسی سے نکل گ اور م ہ اور ر پتا مجھے کیا ہو گیا اور مجھے یہ گروھ آئی فیس پہ
آپ کو میں نا پیچھیے ہو رہی ہے
نہیں مجھے دعوا پی سی اوڑی نہیں ہے مجھے مجھے پچھلی بار ن ن تھوڑا بہت مجھے پیریڈ ڈیے ہو گیا پھر مجھے نکلا لیکن پھر کلیئر ہو گیا اس نے کہا یہ جان بند کرنا مجھے لگا مجھے نکل گیا یہ فیس پہ جو یہ آئی نا گروت اسی دعا آئی سے اس لیے میں نے وہ دوسری لٹ کو ہوٹال چ ان کی میں نے کام مجھے ہاں اب میں نے کہا اب شادی ہے اگلے سال تھوڑی مجھے میں میری ساس کہہ رہی ہے آپ کھاتی نہیں کچھ ہو میں نے کہا کھاتی ہو میں پتلی ہوں نا پتلی ہو
ویٹ گینین کرنے کے لیے ہے نا وہ
اچھا لیکن وہ مجھے اب ہوا بی میں نے پرسوں کیا ہے نا مجھے ففٹی تھا فائیو زیرو
ورنہ کتنا تھا اسے پہلے
اس سے پہلے مجھے تھرٹی فائیو تھا ہاں تھرٹی فائیو مجھے ہم نے بہت بدلی تھی اب مجھے اب میں نے ابھی نہیں کیا مجھے وہ ایک یا دو مہینہ ویٹ کیا اب میں کروں گی اب مجھے جانا ہے نا اب میں فزند کروں گی
آپ کو لگ ویٹ اب سکسٹی ہونا چاہیے ہائٹ کی مطلب آپ آ کو شاید ٹھیک ہے مطلب ہائٹ کے حساب سے آپ کو ویٹ ٹھیک ہے
میں میں اتنی یہ لمبی نہیں ہوں
میں فورٹی میرا ویٹ فورٹی سکس فورٹی ایٹ ہے میرا ویٹ
اچھا ٹھیک لیکن ہائٹ کیسی ہے اچھی خاص ہے
ہائی ٹھیک ہے میری مطلب فائیو پوائنٹ کچھ
اچھا آپ نے یہ کیا ہے میجرمنٹ میں بھی ہوں نا میں اچ چٹ نہیں میری ب ہائ چھوٹی ہی ہے لیکن میں نے نہیں نا پا ہے
لیکن مجھے ہائٹ انکریز کرنی ہے
اچھا ٹھیک
امماما بوور تھی ہاں ہاں ہوگی کیونکہ ا مجھے کیسی ہوتی ہے مجھے ہوتی ہے سال کے جب میرا برتھ ڈے ہوتا ہے نا اس دن ہائٹ ایک ایک بڑھتی ہے
اچھا اچھا لیکن آپ کو ابھی ہوگا آپ ہو نا ابھی چھوٹی
ہاں ایٹ نائنٹیین تک تو ہوتی ہے
ہاں ایٹی نائنٹی تک ہوتی ہے ہاں میری ایج ہے ٹوینٹی ایٹ مجھے کہ آپ کہاں ہوگا مجھے
لیکن ویٹ گینین ہوگا
اچھا ٹھیک اب میں کہہ رہی ہوں تھوڑی موٹی ہونی چاہیے کہ زیادہ بھی نہیں اوپر میں چھوٹ ہو تو دیککھو گے بیرگا گ آپ نے میرا دیکھا نا وہاں پر بھی میں پتلی ہوں اگر آپ دیکھوں گی نا میں
وہاں سے مطلب وہاں مطلب پورا دکھتا ہے
نہیں وہاں مت پورا لیکن میں اگر آپ میری یہ دیکھو گی نا بازو پینسل مجھے ن کہہ رہے ہو آپ کچھاؤ نا آپ جانا ہے سسرال جانا ہے مائیک جانا ہے آب جاؤ نا اپ کھایا کرو کچھ آپ جا مجھے ماں میری بہن کہہ رہی تھی پرارسوں آپ دیکھ رہی ہو آپ لگ آپ کی مطلب لگتی نہیں آپ کی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے آپ لگتی ہو ابھی شور
میں نے کام کیا کروں گی میں پہلے میں جب میں میٹک میں پڑھتی تھی نا تب میں اچھی تھی میرری مطلب نا اچھا میں موٹی اچھی تھی ہاں سٹرس کی وجہ سے ہوتا ہے چلو کاٹ آف فون ٹائم ہو گیا
اللہ حافظ